ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سنائیے سب ٹھیک ہے
جی جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے
جی بس بڑھیا الگ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور کیا ہو رہا ہے
بس موی دیکھ رہا تھا
بہت بڑھیا میں بھی ابھی تھوڑا سا فار ہوئی تھی تو سوچا آپ سے بات
جی جی اچھا کیا آپ نے
سنائیے
میں میں ابھی تک جو ہے وہ بک پڑھ رہا تھا کتاب پڑھ رہا تھا میں تو میں نے سوچا فلم دیکھ لو یہ مووی دیکھ لیتا ہوں تھوڑے ٹائم تک
جی جی جی وہی ہے آج کے ٹائم میں دلچسپ چیزیں فلمیں دیکھنا کتابیں پڑھنا ایک ایک الگ الگ قصہ ہے دونوں کا اور دونوں میں ایک الگ ہی سکون ہوتا
جی جی صحیح بات ہے فلمیں دیکھنا اور کتابیں پڑھنا دونوں مشہور مشغلیں ہیں ہے نا
جی جی
تو کیا ہے کہ میں میں نے سوچا اب تھوڑی سی یہ فلم ولم دیکھ لوں
ہاں کیونکہ اگر جیسے اگر کوئی ہم فلم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے فلم کی اگر بات کریں تو فلم دیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے سب سے پہلے اس میں دلچسپ پیدا ہوتا ہے پ تصویروں کو دیکھنا آوازوں کو محسوس کرنا م مختلف مختلف طریقے کی چیزوں کو احساس ملانا تو ایسا لگتا ہے وہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہیی ہے
جی جی جی صحیح بات ہے لوگ جو ہے اپنی دلچسپی ضرورت کے مطابق ان میں سے کسی ایک یا دونوں کو پسند کرتے ہیں نا
جی جی بالکل
تو تصویریں فلمیں دیکھنا تفریح کا ایک مقبول ذریعہ ہے نا
جی جی بالکل فلمیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کم وقت میں بہت کچھ سکھا جاتی ہے
جی جی صحیح بات ہے اور لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی فلمیں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں نا
جی جی وہی اگر کتابوں کی بات کریں تو کتابیں بھی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ کتابوں سے ہمارا بولنے کا تلفظ اور ہمارے ذہنی سکون جو بھی ہماری پریشانیاں ہوتی ہم ایک چیز کو بالکل آرام سے کلیئر کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر ہم وہی کوئی چیز مووی میں دیکھ تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اس میں ہو رہی ہے تو اس کا جواب ہمیں کون دےینا لیکن اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھنے میں ہم خود ہی کہتے ہیں نا سوال پیدا ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں مل جاتے ہیں تو ج ہم کت کتابے پڑتے نا تو خود بخود ہی ہم اس کے جواب
تو فلمیں دیکھنے سے کہ جو ہے وہ کہانی کو سمجھانا وہ آسان ہو جاتا کیونکہ تصویر اور آواز کے ذریعہ ہر چیز بازے نظرات ہے نا تو لو فلم میں نا وہ کم وقت میں زیادہ معلومات اور تفریح فراہم کر سکتے ہیں نا
جی جی
تو اس لیے جو ہے وہ بہت سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں
جی لیکن اگر بات کی جائے کتابوں کی تو کتابیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں ہماری زبان کو بہتر بناتی ہیں ہماری سمجھ کو اور ہماری صلاحیتیں اچ اچھی کرتی ہے
جی جی صحیح بات ہے تو فلمیں دیکھنے سے مختلف تہذیب و مقامات اور لوگ کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی ہے
جی جی بالکل
تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کا بہتر ذریعہ جیسے کہ آپ نے بولا ابھی تو کتاب ہے انسان سوچ اور سمجھ کو وسیع کر دیا
جی جی
تو کتابیں پڑھنے سے یاد جو ہے یاداشت ہوتی ہے نا اور جو میں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہوں
جی بالکل بالکل کیونکہ جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں وہ اگر ہم طریقے سے پڑھیں گے اس کو تو وہ آنے والے کنتک کے لیے ہمیں یاد رہتا ہے ہمیں پت ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں یہ پڑھا تھا اس منصوبہ میں یہ تھا اس سبق نے ہمیں یہ سکھایا
جی جی جی کتابیں جو وہ انسان کو گہرائی سے سونچنے ا نئےے خیالات
جی جی بالکل تب کی اگر مووی کی بات کریں تو مووی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آج ہم نے اس مووی کو دیکھا یہ ہمیں دو دن یاد رہے گی تیسرے دن کوئی نئی مووی آ جائے گی تو ہم اس کہانی کو بھول جائیں گے
جی جی جی صحیح بات ہے
لیکن کتابیں جو ہوتی ہے کتاب ب حقیقت پہ بات کر دی ہے
جی جی اور خاص طور پر جو ہے طلباء کے لیے کتابیں پڑھنا بہت مشکل دیں کیونکہ اس سے ع لمور لغت دونوئی اضافہ ہوتا ہے
بالکل
جی جی وہ نا جیسے اگر ہمیں ک کتابیں پڑنی ہے تو اس کےے ہمیں ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمیں کتاب پڑھنی ہے تو ہمیں پرسکون جگہ چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں کوئی پریشان نہ کرے یہاں وہاں سے آوازیں نہ آئے لیکن اگر وہی یہ چیز ہم مووی دیکھ تو کانوں میں اور بڈس لگائی اپنی اور ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ سیدھا ہمارے کانوں
جی جی اور جو ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فلمیں اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کہانی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
جبکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے تفصیل ش معلومات حاصل کرتے ہیں کرنا پسند کرتے ہیں
مجھے بھی کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے لیکن جیسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پاکستانی سیریلس بھی بہت پسند ہے جب میں لگتا ہے کہ ہاں میں فری ہوں تو میں پاکستانی سیریل صرف اس لیے دیکھتی ہوں تاکہ مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
جی جی صحیح ہو گیا اور جو ہے نا کتابیں کتابیں جو ہے کتابیں انسان کی تخیل کی قوت کو مضبوط کرتے ہیں پنڈے والا جو ہے پڑھنے والا جو وہ اپنی ذہن میں مناظر اور کردار تصور کرتا ہے
بالکل بالکل
اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ
ہاں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو آپ ایسا محسوس کرو کہ بالکل سب کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا وہی اگر آپ کوئی مووی دیکھ ہو تو اس کیریکٹر کو آپ اپنے اوپر رکھ کے اس کو فیل کرو لگتی ہیں کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے
جی جی جی اور جو ہے کہ فلمیں اور کتابیں جو ہیں وہ دونوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا اگر ان کا انتخاب درست ہو انتظام دورست ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا
جی جی بالکل
اور جو ہے کہ دونوں مشغلیں جو ہے اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے تو اور دونوں کے اپنے فائدے بھی ہیں ہ
بالکل لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں فائدے میں اگر دیکھا جائے تو فلموں میں جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہتر طریقہ ہے لیکن اگر چھوٹے بچے تو ان کے لیے مووی دیکھنا بہتر طریقہ نہیں اگر ان کو ک کتابیں پڑھنی سکھائی جائ تاکہ ان کی صلاحیتیں بہتر ہو سکیں تو ان کے لیے وہ بہتر ہے
جی جی جی فلمیں جو ہیں وہ فلمیں تفریح اور آسانی فراہم کرتی ہیں جب کی کتاب ہے علم اور گہ رہا سمجھ
جی بے شک بے شک اور ب بچوں کے لیے طلبا کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ کتابوں کا علم حاصل کرے نہ کہ
جی جی جی اور جو ہے کہ کتابیں پڑھنے کی عادت انسان کو نا وہ بہتر لکھنے اور بولنے میں بھی مدد دیتی ہے نا سیدھی سی بات
بالکل بالکل جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی ہمیں دا اچھا لگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کو لکھیں لکھ کے سمجھیں کے بارے میں جانیں اور پھر ہمارے اندر اور بھی جگاسا پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا جاننے کی
بس فلموں کا یہ ہے کہ فلمیں جو ہے وہ ہم دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں جس سے کیا ہے کہ وہ تفریح جو ہے مزید وورست
مزید بڑھ سک جی جی
تو کتابیں جا کتابیں پڑھنا عام طور پر کم خرچ ہو در انسان کو تنہی میں بھی مفید مشغلیں فراہم ہوتے ہیں
جی جی بالکل بالکل اگر جیسے ہم رات میں فری ہوتے ہیں یا کوئی بچہ ہے چھوٹا اس کو کچھ پڑھنے کی چاہ رہی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی کتاب دے تاکہ وہ دھیرے دھیرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بولنا بھی س سیکھے الفاظوں کو سمجھنا سیکھے پھر اس کے بعد وہ اس کو بول پائے لیکن ڈائریکٹ ہم اس کو کوئی مووی دکھا دیں گے تو بچ اچھا سمجنی پائے گا کہ اس کو کیسے بنایا گیا کیسے اس کا منصوبہ تیار ہوا کیسے اس پہ کام کیا گیا ہے
جی صحیح فرما رہے آپ تو میرے حساب سے جو ہے کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ فلمیں بھی دیکھے اور کتابیں بھی پڑھے
بالکل بالکل
تفریح اور علم دونوں حاصل ہو سکے نا
جی جی
تو کتاب پڑھنی چاہیے فلمیں بھی دیکھنی چاہیے لیکن کتاب بھی ضروری ہے
جی جی وہ کتابیں پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے کتابیں آپ کسی بھی عمر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جس حساب سے پہے کے ٹائم میں بڑے بزرگ جو نیوز پیپر کبھی بھی کسی بھی ٹائم کھول کے بیٹھ جاتے تھے تو کتابوں کا وہی اہم حصہ ہے کتابوں کو بھی کبھی کبھی آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہو
جی جی جی جی اور کتاب پڑھنے میں میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے جو ہے زیادہ مزہ جو ہے کتاب پڑھنے میں یادتا
بہت خوب مجھے بھی جی جی بالکل ماشاء اللہ ہاں ہاں بولے
کسی کو جو ہے وہ مووی دیکھنا پسند ہے مجھے کتاب پڑھنا پسند ہے یہب اپنی اپنی پسند ہوتی ہے نا
جی جی بالکل
آخر میں جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ یہی میرے حساب سے یہی کہوں گا کہ فلمیں دیکھنا اور کتابیں پڑھنا دونوں مفید ہیں
بالکل بالکل
یہ جو ہے وہ جبک کتابیں علم اور شخصیت ترقی کے لئے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں نا
جی ج جی
مووی جو ہے وہ تفریح کے لیئے ہے نا
می کی اور نہ جاہی کتابوں کی جاہ رہی بالکل بے شک بے شک بالکل ص آ
تو اسی لیے اگر ہوں ہوں ہوں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتےیں
ٹھیک ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے اچھا م
اوکے ال حفظ اللہ حافظ